ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا وہاں پہ سب ٹھیک ہے
ہاں ادھر تو سب ٹھیک ہے
اور بتاؤ آپ کیا کر رہے ہو
بس میں بیٹھا ہوا ہوں
کھانا کھایا
ہ میں نے تو کھانا کھایا آپ نے کھانا کھایا
نہیں میں کچھ دنوں سے بہت زیادہ بیمار ہوں پتاہ نہیں کیا ہوا مجھے
کیوں کیا بات ہوئی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے
مجھے مطلب موڈ ہی نہیں ہوتا ہے کچھ کھانے کو اور مجھے یہ گلے میں بھی درد ہے اسکام بھی ہے
یہ ابھی کا نا وائرل انفیکشن ہوا ہے میں نے اس سے پہلے بھی ایک دو کزن سے بات کی نا ہم نے بھی یہی بات کی کہ گلے میں درد ہوتا ہے وہ سب آ آپ زیادہ چپس وغیرہ کھاتے ہوں گے ہے نا
ارے اس سے نہیں ہوتا میں پرسوں اسکول گئی نا آج جو یہ بولوں جو یہ ہوتا ہے نا ہوائی میں یہ کیا وہ جی جی بول اس کی وجہ سے ہو ت
ہاں اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور جو ہمارے پولوشن ہے انوائرمنٹ میں
ہوا کی آلودگی جو ہے نا
ہاں اس سے بھی ہوتا ہے
جی جی مجھے بھی لگتا ہے پھر میں ایک ل دن جب میں نکلی باہر تو اسکول میں ماسک نہیں لی تھی میں نے ساتھ وہاں پہ مجھے یہ ہوا
ہ ماسک لگایا کرو کیونکہ اب یہ جو
کہ آلو کی بھی مطلب نا بہت زیادہ ہوئی ہے آپ ہی دیکھو بہ مطلب باہر نکل کرنے مطلب باہر نکل ہی نہیں پاتے ت
ہاں ابھی تو یہ ہے نا وائرل انفیکشن ب رہ ہے نا ابھی سب کیوں یہی ہوتا ہے مطلب سب یا تو زکام ہوتا ہے یا کچھ اور یہی ہوتا ہے نا بیمار ہوتے ہیں اسی وجہ سے کاٹن جو ہوا میں میں خود دو دن سے بیمار تھا میں نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ میں بس دوا ہی کھاتا رہا لیکن آج تو بھی میرے کو ریلیف ملا میں نے وہ کھایا تھا ایزی سپ اور ایزی کولڈ کھایا تھا
اچھا اچھا ٹھیک لیکن مجھے فرق ہی نہیں ہوتی ہے میں نے دوائی بھی کھائی مجھے نا وہ ناک میں درد ہوتا ہے نا پولوشن سے آلودی مطلب ہوا بہت زیادہ آلودہ ہوا ہے آپ مطلب بتا سکتے ہو کہ یہ آلودہ کہاں سے ہوا ہے یہ ہوا
یہ یہی ہوتا ہے نا یہی جو گاڑیاں چلاتے ہیں لوگ اور آج کل آپ خود دیکھو کتنی فیکٹریاز بن رہی ہے یہ انیں فیکٹریوں کی دھوئیں کی وجہ سے ہمارا جو یہ سراؤڈنگ ہے ہمارا جو یہ ماحول ہے گندا ہو رہا ہے ہمارا ہوا گندا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بیماریاں بڑھتی جا رہی ہے
ہاں ہاں ہاں ہاں بالکل آپ پ آپ کو پت ہے آج کل کتنی فیکٹریاںز بنتی جا رہی ہے کتنی گاڑیاں بنتی مطلب نا لوگ لاتے ہیں ایک گاڑی میں ایک آدمی ہوتا ہے ان کا دوا فیکٹریز کا دھواں گھر سے نکلا گیا کچرا وہاں پہ جلاتے ہیں پلاسٹک جلاتے اس سے کتنا برا اثر پڑا
ہاں ہاں اس سے تو بہت برا اثر پڑا اسی لیے بولتے ہیں نا کہ جتنا ہو سکے اتنا لوکل جاؤ مطلب گاڑیوں میں ایک گاڑی میں چار چار بندے چڑھو پانچ پانچ بندے چڑھو آج آج کل دیکھو نا کتنا پولوشن ہے ہ دہلی سے بھی زیادہ پولوشن لگتا ہے اب کشمیر میں ہونے والا ہے
اس ہوا کی آلودگی کی وجہ سے آپ کو پت ہے اس سے مطلب گلوبل وارمنگ بھی ہونے لگی سر جی میں پڑتی ہی نہیں ہے گرمیوں میں کد سے زیادہ گرمی ہے جیسا باہر موسم ہوتا تھا ویسا یہاں پہ ہے صرف یہ اب ہوا کی آلودگی نہیں ہے آپ کو پت ہے پانی بھی کتنا آلودہ ہوا ہے
ہاں یہ تو اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے جب ہمارا ا ہوا ٹھیک نہیں رہا اور اس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ بھی ہو رہی ہے ہمارے جو موسم کا ٹائم ہوتا ہے وہ اس ٹائم نہیں ہوتا ہے جو برف پڑتی ہے وہ نہیں پڑتی ابھی دیکھو ابھی تو یہاں گرمی کا موسم ہے لیکن کبھی بارش ہوتی ہے کبھی ٹھنڈ ہوتی ہے کبھی گرمی ہوتی یہ پتا ہی نہیں چلتا کتا
ہاں ورنہ کے یہ سچ میں مطلب کلائمیٹ چینج جیسے ہوا ہے
ہاں اور کیا مطلب ورنہ کتنا مزہ آتا تھا گرمیاں کی چھٹیاں آئیں گی ابھی تو یہ گورنمنٹ بھی کنفیوز ہے کب انسان کو چھٹی دے کیونکہ وہیں گرمی وہیں ٹھنڈی وہیں سردی ہو جاتی ہے اس وجہ سے تامہ
آپ کو آپ کو پت ہے باہر کیسی چھٹیاں ہوتی تھھی مطلب گرمیوں میں دس دن ہوتی تھی اور وہاں پہ گرمیوں میں دو منتھ دو مہینے ہوتی تھی اور سردیوں میں دس یا بیس دن اور یہاں پہ ہوتی تھی گرمیوں میں دس بیس دن اور سردیوں میں دو مہینے کیوںکہ یہاں پہ سردیوں میں برف پڑتی تھی اور گرمیوں میں گرمی دس دن کم ہوتی تھی وہاں پہ گرمیاں زیادہ ہوتی تھی تو وہاں پہ ے دو مہینے گرمییا اور سردیاں کم ہوتی تیں تو تو دس دن گرمی سردیوں چھٹی اب یہاں بھی وہی ماحول بنتے جاتے گاؤں
ہاں اب تو یہاں پہ کیا اب تو یہاں پہ گرمی بھی نہیں ہو رہی پتا ہی نہیں چلتا گرمی کے موسم میں سردی بھی ہوتی ہے گرمی بھی ہوتی ہے اور سردی کے موسم میں گرمی بھی ہوتی ہے اور سردی بھی ہوتی ہے پتہ نہیں اس موسم کا کیا بنے گا اور اگر ہم لوگ سب ایک ساتھ جڑیں گے اور ہم ایک فیصلہ لیں گے سب کی یہی رائے رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ فیکٹریاز بند کی جائے اور پیڑ پودے اگائے جائے اس سے ہمارا جو یہ انوائرمنٹ ہے ہمارا جو یہ ہوا ہے یہ آلود سے بچ جے گا اور
بالکل بالکل یہ ہم پہ اتنا کہاں ہے اثر اس کا یہ آپ کو پتہ ہے جو ہمارے مستقبل مطلب جو ہمارا مستقبل ہے یہ اس پہ برا اثر ڈالے گا اور آنے والے نسلوں پہ برا اثر ڈالے گا جو ہوا کی آلو کی ہے اس سے بہت کچھ ختم ہو سکتا ہے جو آنے والی نسلیں آئے گی ان وہ ان نعمتوں سے جو اللہ تعالی نے ہمیں گن نعمتوں سے نواز تھا وہ ان نعمتوں سے متاثر ہی رہیں گی وہ ان کو دیکھنے کے لیے نہیں ملے گا نا
ہاں یہ بات بھی ہے نا اور ایک بات ہے نا مطلب سب کو ایک کام کرنا ہے کہ یہ جو پانی آلودہ ہے یہ جو مطلب انوائرمنٹ آلودہ ہے اس کو بچانا ہے کیونکہ جب یہ س صاف رہے گا ان کی صحت س ٹھیک رہے گی جب انسان کا صحت ٹھیک ٹھیک رہے گا تب سب کچھ ٹھیک رہے گا
ہاں ہاں بالکل صحیح بات ہے لیکن آج ک چل کے لوگ تھوڑی ہی مانتے ہیں ایسے سی باتیں اور ایسی باتیں چھوڑو آپ آج کل کی ہوا مطلب اب آلودہ بہت زیادہ ہو رہی ہے دعاؤں کی وجہ سے اور پھر پت نہیں اب ہم اس کو صاف کیسے کریں
ہم اس کو صاف کر سکتے ہیں فیکٹریاںز بند کر کے پیڑ پودے اور تاکہ ہم یہ سب کم کر سکتے ہیں لیکن آج کون فیکٹری بند کرے گا سب کو پیسے کی پڑی ہے کسی کو انوائرمنٹ کی پڑی نہیں ہے اگر یہ لوگ یہ سوچتے کہ اس حا سے سے ہم کو کینسر ہو سک تا ہے اس ہوا سے ہم کو ڈینگو ہو سکتا تو ہمیں ہا سے بیمار ہو سکتے ہیں پھر یہ لوگ سمجھیں گے
اور مطلب ہوا کی آلودگی سے بھی مطلب پانی کی آلودگی بھی ہو رہی ہے تو جب ہم وہی پانی پیئیں گے کیوںکہ ہمارے لیے کوئی وہاں سے متئے گا پانی جہاں سے صاف ہوگا ہمارے لیے بھی یہی پانی ہوگا نا جب ہم مجبور ہو گتے ہیں پانی پینے کے لیے تو ہمیں ہزار قسم کی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی ہمیں یہی پانی دینا ہے ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ہم ان کو یہی پانے دیں گے یہاں سے بیماریاں پی ہو پیدا ہوتی جا جائے گی ویسے ہی ہماری زندگی میں ہزار مشکلات پیدا ہوں گی
ہاں اب ہم ایک کام کر سکتے ہیں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سمجھانا ہے کہ اس فیکٹریوں سے ہم کو کون سا افیکٹ ہوتا ہے اس سے ہم کون سے بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں پھر وہ سمجھیں گے کہ کہ نہیں یہ کم کرنا ہے ہماری فیکٹری جو ہے یہ بند کرنی ہے ضرورت مند فیکٹریز ہی ہم کو اون رکھتی ہیں اور ہم کو پیڑ پودے اگانے ہیں میرے گھر میں تو بہت سارے پ
ہاں ہمیں ہوا کے آلود کے لیے ایک چیز کرنا ہے کہ ہمیں درخت لگانے ہیں اور آپ کو پتہ ہے ہوا کے آلو کی کس وجہ سے بھی ہوئی جو انہوں نے درخت کاٹے مطلب نا کھلے میدان رکھ ہمیں چاہیے کہ اب ہمیں اپنے لیے مطلب جب ہم ہمارے لوگ نہیں مانا ان کو ہم نے اتنا ب نہیں مانا اب ہمیں اپنی ہی پروا کرنی ہے نا ہمیں اپنے ہی گھر میں تھوڑا میدان کلاا رکھنا ہے جہاں پہ ہم درخت لگائیں گے اور پیڑ پودے لگائیں گے ان کی حفاظت کرنی ہے اس سے مطلب ہم ٹھیک رہیں گے اور ہمارا گھر بھی ٹھیک رہے گا
تو
آپ کے گھر میں کچھ پیڑ پودے ہیں
ہاں میرے گھر میں بہت سارے پیڑ پودے ہیں ہمارے گھر میں انار کا پیڑ بھی ہے ہمارے گھر میں نارمل پیڑ بھی ہے جو مطلب ہم کو ہوا دیتی ہے آکسیجن دیتی ہے اور ہمارے گھر میں باگ ہے جس میں ہم بیٹھتے ہیں اور بھی بہت سارے ا فلاورس ہے جو ہم کو سمل دیتی ہے اچھے اچھے فلاورس ہے اور ہماری میںی کا پیٹ بھی تھا مطلب جو چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن اس کو نا وہ خراب ہو گیا
بہت سارے درخت پیڑ پودے بہت سارے ہیں مطلب ان کو میں روز مطلب نظر دیتی ہوں روز پانی دیتی ہوں میں ان کو ان کی حفاظت میں کرتی ہوں کیونکہ وہ ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ ہمیں پیڈ آکسیجن دیتے ہیں ہمارے لیے تو وہ بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے آکسیجن حد سے زیادہ ضروری ہے اس اسی لیے میں ان کی پروا کرتی ہوں
ہاں چلو ہم کرتے ہیں بات ایک
چلو ابدمی ملد اللہ س ہ ہ